السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام اور خیریت سے ہو
ہاں میں خیریت سے ہوں آپ خیریت سے ہو
ہاں جی خیریت سے ہوں اور آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
ہاں اللہ کے فضل و کرم سے سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر میں وہاں سب کیسے ہیں
ہاں بس شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہے
تو آپ مجھے پہلے یہ بات بتائے میری آواز اچھی سی آ رہی ہے کوئی شور وغیرہ مت آ رہا ہے
نہیں نہیں اچھے سے آ رہی ہے آپ کی آواز
چلیے بہت ہی اچھی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں بیٹھا ہی تھا تو میری چھوٹی بہن کی شادی ہے وہ مجھ سے بول رہی تھی کہ چلو مطلب کہ ہمیں شاپنگ پہ جانا ہے تو شاپنگ کرتے لیکن میں نے بولا با باہر تو بہت ہی زیادہ گرمی ہے اوپر سے مطلب کہ تھکاوٹ بھی زیادہ آئے گی تو اس لیے آپ آن لائن ہی سبھی سبھی شاپنگ کر لو تو وہی سے دیکھ لو ہے نا تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے لگ تا ہے کہ ہمیں اسی پہ بات کرنی چاہے آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ پہ ہے نا
ہمم ہمم درست فرمایا اپ نے یہ مطلب آج کل کا جو ہے بڑا مطلب خاص ٹاپک ہے یہ
تو مطلب کہ آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ آج کے دور میں مطلب کہ شاپنگ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے تو ہم کپڑے جوتے الیکٹرانکس اور بھی بہت سارے مطلب کہ چیزیں خریدتے ہیں ہم آن لائن ہی خرید لیتے ہیں نا تو ہم کپڑے جوتے جو میں نے بولا اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے شاپنگ کا طری قہ بھی بدل گیا ہے تو اب لوگ صرف بازار جا کر ہی شاپنگ نہیں کرتے بلکہ ان انٹرنیٹ کا ذریعے بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں شاپنگ تو آج ہم آن لائن اور آف لائن شاپنگ کے فائدے اور نقصانات کہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے تو آپ مجھے سب سے پہلے بتائیے کہ مطلب کہ آن لائن شاپنگ کے بارے میں کچھ کیا ہوتا ہے آن لائن شاپنگ
وہی ہے جو مطلب آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے دیکھو ٹیکنالوجی کی جو حیرت انگیت کی نے مطلب انسان کی زندگی کو بےحد آسان اور راحت بخش بنا دیا ہے نا انہیں تبدیلیوں میں جو ایک اہم ہے مطلب وہ آن لائن خریدو فروقت ہو جاتی ہے بائی یہ کہ آج کل لوگ جو کیا کرتے تے ہیں ہاں انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی ضرورت کی اشیا خرید لیتے ہیں
ہاں ہاں بالکل ہاں بالکل تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ابھی
ہاں اف لائن کہ توہ چلو ہمیں پتہ ہی ہے نا یعنی بازار جا کر سامان خریدنا اس اس کی بھی چلو اپنی اہمیت رکھتا ہےا وہ بھی
تو آن لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ کی انٹرنیٹ کے ذریعے کسی ویب سائٹ یا موبائل ایپ پہ سامان خریدنا آج کل بہت سے کمپنیز اور ٹور آن لائن شاپنگ کی سہولت فراہم کرتے ہیں تو صرف کچھ کلکس کے ذریعے ہم اپنے پسند کے سامان آڈر کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے تو آن لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت آسان اور وقت بچانے والی چیز ہوتی تی ہے تو انسان کو بازار جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ٹریفک رش اور لمبی لائنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو گھر آفس سے کسی بھی جگہ سے شاپنگ کی جا سکتی ہے ہے نا
ہ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ باہر جا کے باہر جا کے مطلب کوئی م مطلب وہ تکلیف نہیں ہوتی باہر جانے کی کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی باہر جانے کے لیے ہاں بئی ویب سائٹ اور ایلیکیشنوں کے ذریعے ہی مطلب ہزاروں اشیاء کا مشاہدہ کر سک
ہاں تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آن لائن شاپنگ میں بہت ہی زیادہ ورائٹی ملتی ہے ایک ہی چیز ک مختلف ڈزائنز کرز اور برانڈز آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ قیمتی مطلب کہ قیمتوں کا بھی مقابلہ بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آن لائن اسٹورز اکثر ڈسکاؤنٹ اور سپیشل آفرز دیتے ہیں کئی بار سیل ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہیں دف سامان سستا مل جاتا ہے اور پیسوں کی بچت ہوتی ہے ہے نا تو مطلب کہ آن لائن شاپنگ کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے مطلب کہ دستیاب ہوتا ہے تو چوبیسوں گھنٹے میں ہم کسی بھی ٹائم ہم اس کو ہم شاپنگ کر سکتے تو بازار بند ہو سکتا ہے لیکن آن لائن اسٹورس ہر وقت کھلے رہتے تے ہیں
کھلے رہتے ہیں ہاں یہ تو چوبیس گھنٹے کی سروس ہے
فائدوں کی بات تو ہم نے کر ہی لی آپ مجھے کچھ اس کے نقصانات بتا سکتے ہو
مجھے تو فائدے ہی لگتے ہیں کیونکہ جو ہمارے چھوٹے نوابزادے ہیں وہ بازار سے کچھ خریدداری کرنے تو دیتے ہی نہیں خرید فروخت ہو ہی نہیں پاتی ان کے ساتھ تو تو پھر میں تو وہ چھوٹا بچہ ہے ساتھ میں تو پھر میں توس یہی پسند کرتی یہ ہے نا اس سے پتا کیا ہوتا ہے جو مطلب اپن گراہک اپنی مطلب ضرورت بجٹ اور پسند کے مطابق کوئی بھی چیز اختیاب کر لیتا ہے بہتر چیز ہاں وہی ہے نا جیسا ہاں آپ نے جو بتایا کہ آن لائن دکانوں میں رعایت ڈسکاؤننٹ کیش بیک اور خاموسی پیشکشیں بھی ملتی ہے نا جس سے ہم لوگوں کو پھر مالی فائدہ ہی پہنچتا ہے
ہاں ہاں تو اس کے تو بہت سارے فائدے ہیں لیکن فائدوں کے ساتھ ملک کہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک سے تو ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے ایک سے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے کے بھی کچھ نقصانات ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے بڑا نقصان صان یہ ہے کہ ہم سامان کو ہاتھ لگا کر یا دیکھ کر چیک نہیں کر سکتے یہ تصویر
ہاں دیکھ کے چھو کے ہاں اس کی معیار کا صحیح اندازہ نہیں لگتا
ہاں تو تصویر میں جو چیز نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ اصل میں بھی وہی ویسی ہی ہو تو کئی بار وہ ویسی چیز نہیں ہوتی تو ہم
ہاں صحیح فرمایا آپ نے بالکل ان میں مطلب کافی فرق ہوتا جو تصویر میں دکھائی جاتی ہے چیز اور جو اصل سامان ہمارے گھر پہ ہے تو اس میں کافی فرق ہوتا ہے کئی بار میں
تو کبھی کبھی غلط سائز غلط کلر یا خراب کوالٹی کا سامان ڈیلیور ہو جاتا ہے تو پھر اسے ریٹرن کرنا یا ایکسچینج کرنا مشکل ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ ڈیلیوری میں بھی دیر ہو سکتی ہے اگر کسی چیز کی فورا ضرورت ہو تو آن لائن شاپنگ ہر وقت بہتر آپشن ہوتا ہے ہے نا تو مطلب کہ کچھ لوگ آن لائن ہاں تو کچھ لوگ ملک کہ فراڈ کچھ لوگ فراڈ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی غیر مطلب کہ موتربار وب ویب سائٹ سے شاپنگ کی جائے تو پیسوں یا معلومات کے نقصان کو خطرہ ہو ہوتا ہے ہے نا تو اب مجھے آپ
انسان کو ہاں وہی ہے نا کہ آن لائن شاپنگ میں جیسے آپ نے بتایا اس میں دھوکا دڑی بھی ہو جاتی ہے جعالی ویب سائٹیں بنا لیتے ہیں لوگ اس سے مطلب گراہکوں کو مطلب کافی نقصانات اٹھانا پڑتا ہے ہے نا اور مالی فریب اور سائبر جرائم کا تو مطلب خطرہ موجود ہی رہتا ہے اس میں ہے نا
تو مطلب کہ ہم نے تو آن لائن شاپنگ کی بہت ساری باتیں کی تو اب ہم آف لائن شاپنگ کی بات کرتے ہیں تو آف لائن شاپنگ سے مراد ملک بازار مارکیٹ یا شاپنگ مال میں جا کر سامان خریدنا یا شاپنگ کہ ملک کہ روایت تین طریقے ہے جو صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے تو آف لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسٹمر سامان کو خود دیکھ سکتا ہے مطلب کہ چھو سکتا تا ہے اور اس کی کوالٹی چیک کر سکتا ہے اور یہ بھی دیکھ سکتے ہی پر پھٹایا کچھ اور مت ہے تو کپڑے ٹرائی کیے جا سکتے ہیں اور الیکٹرانکس کو بھی دیکھ دیکھا جا سکتا ہے ہے نا تو آپ بتائیے آپ اس کے کچھ فا آپ اس کے کچھ فائدے بتائیے مجھے
ہاں فائدے تو دیکو اس کے ایسے ہیں کہ جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں ان سے بھی روب رو ہو لیتے ہیں یہاں پہ جا کے جب اپنے سے بولتے ہیں کہ ہاں چلو ہم ساتھ میں چلتے ہیں نا تو ان سے بھی روبلو ہو لیتے ہیں چلو تھوڑا ان کے ساتھ اچھا وقت بتا لیتے ہیں یادیں
ہاں ہاں ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو اسی کےسات ہمارا کیا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سامان فورا مل جاتا ہے آرڈر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا پڑتا اور ڈیلیوری چارج بھی نہیں دینے پڑتے ہے نا
ہ اور انسان تھوڑا آل سے ہی نہیں ہوتا ہے نا پھر بیٹھے بیٹھے تو آلسی ہو جاتا ہے انسان گھر پہ تھوڑا چلو باہر جانا ہو جاتا ہے رابطہ ہو جاتا ہے لوگوں سے باہر جا کے
تو آف لائن شاپنگ میں کسٹمر دکاندار سے بات کر سکتا ہے اور کہئی مطلب کہ مرتبہ مطلب کہ بارگننگ بھی کر سکتا ہے اس طرح بہتر ڈیل مطلب کہ ملنے کا چانس ہوتا ہے تو شاپنگ مالس اور مارکیٹ میں بھی شاپنگ کرنے کہیں لوگ کے لیے ایک طرفی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے تو فیملی اور دوستوں کے ساتھ شاپنگ کرنا کا اپنا ہی الگ ایک مزہ ہے جیسا کہ آپ نے بولا میموریز ہو جاتے ہیں بہت ہی اچھی بات کہی آپ ہے نا لیکن اس کے بھی کچھ نقص لیکن اس کے بھی کچھ آف لائن نقص نقصانات ہے تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے
وہی ہے کہ دیکھو جیسے گرمی زیادہ گرمی یا زیادہ سردی کا بھی موسم ہے تو پھر اس میں دقت ہوتی ہے وقت تو انسان کا بچتا ہے نا مشقت نہیں کرنی پڑتی اور جو سفری اکثار آجاد ہوتے ہیں ان سے بھی وہ بھی زیادہ ہوتے
ہاں ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو سب سے پہلے مطلب کہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے مارکیٹ تک جانا پارکنگ ڈھونڈنا اور رش کا سامنا کرنا مشکل ہو سکتا
وہی ہے نا کہ ہاں بازاروں میں جو ہزوم ٹریفک گرمی اور لمبی قطاروں کی وجہ سے پریشانی ہوتی تی ہے نا کئی بار انسان کو
کہ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہر چیز ہر اسٹور پر مطلب کہ دستیاب نہیں ہوتی کبھی کبھی ایک چیز کے لیے کئی دکانوں پر جانا پڑتا ہے آف لائن شاپنگ میں مطلب قیمتوں کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے اس اس کے علاوہ مطلب کہ کچھ اسٹورز میں قیمتیں آن لائن اسٹورز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو اگر ہمیں
کئی پتا وہ کیا ہوتا ہے ہاں پتا کیا ہوتا ہے دیکھو آف لائن میں تو وہ تھوڑے رکھیں گے ہے نا اتنا نہیں ان کے پاس ہوتا اتنی مطلب زیادہ نہیں ہوتا زیادہ اس میں نہیں ہوتی کوانٹٹی میں اور جو پھر آف لائن ہوتا ہے وہاں پہ تو سیدھا فیکٹریوں سے مال ہم تک پہنچ جاتا ہے نا تو وہ سس تہ بھی پڑتا ہے ہمیں اور وورائٹی بھی ہوتی ہے اس میں
ہاں تو اگر ہم آن لائن اور آف لائن شاپنگ کا مقابلہ کریں تو دونوں کے اپنے اپنے فواہد اور نقصانات ہیں تو آن لائن شاپنگ ان لوگوں کے لیے بیٹر ہے بہتر ہے جو مصروف رہتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا جو اور جو وقت کو بچانا چاہتے ہیں جبک آف لائن شاپنگ ان لوگوں کو کے لیے بہتر ہے جو سامان خریدنے سے پہلے اس کو دیکھنا اور چیک کرنا پسند کرتے ہیں ہے نا
صحیح فرمارہے چلو دونوں کے ہی آ کے اپنے اپنے فائد ہیں اپنی اپنی احمیت ہے نقصانات بھی ہے انکے ہے نا ہمم ہچلو انشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے
کہ مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ شکریہ
اللہ حافظ